ہلو ہاں جی سم نے سے تمک ٹھیک تماری آواز بھی آ رہی ہے ہاں
مجھے اس کا بولو تم کے ٹرانسفر کا بول رہی تھی
میں وہ رہیی میری ک نفر ہے
کب
مطلب پہلے اپلائی کرنا ہے اب اس کے بعد ڈیفینٹلی ہو جائے گی
کھانے اور کے لیے
ہاں ہ انا
تو
وہاں نا جہاں بولا تھا
اچھا اچھا ٹھیک یہ تو اچھی بات ہے تم خوش ہونی چاہیے چاہیے نا اس میں
خوش ہوں میں لیکن خوش نہیں
کیوں
ریزن تو تمہیں پتا ہے
اچھا اس کی نہیں ہو جائے گی ٹرانسفر وہ جو تمہاری دوسری سہیلی ہے
ہلو
اور دوسری کی نہیں ہو جائے گی ٹرانسفر جو تمہاری سہیلی ہے
الگ الگ کیا سے
اچھا ہائے ہائے سب الگ الگ جگہ ہے نا
ہوں
ا تو مشکل پھر
کانٹیکٹ تو رہے گا ہے ان کے ساتھ وہ ٹینشن نہیں ہے چیز ہے کیا اور سامنے والے بندے کو فرق ہی نہیں پڑتا
ہاں
ہاں
ہ تم غلط اٹتھے پھر
ہوں
یہ تو مشکل ہے پھر یار میں تمہیں ایک بریکنگ نیوز بولنا چاہتی ہوں یہ ہے نا ا میں کہہ رہی ہوں ازمہ ہے نا وہ پتا ہے وہ کہاں کام کرتی ہے یو ایس جی کرتا د نا
ہوں
وہ اسی میں کام کرتی ہے مجھے نہیں پتا شاید کر نہ گرمی
اچا ٹھیک
ہاں میں نے کل سرور ہے نا اس کی کزن وہ نا مجھے سنیپ چیٹ پہ ایڈ اس نے کل سنیپ بھیجا تھا مگر اس کا پیچھے والا سائڈ مطلب کمر والا سائڈ تھا اور وہ کسی کو یو ایس جی کر رہی تھی تو مجھے ہووا شک یہ اتسما ہونی چاہیے مگر میں نے پھر ایسے ہی لیا پھر میں س آج تھا نا ہمیں سر کا برت ڈے پھر ہم گیئے تھے زنشا کے باس نا کیک کو ایکسچینج کرنے کیونکہ اس نے د پنک کلر کا کیک وہ لڑکی جیسا کیک دکھ رہا تھا پھر ہم نے ایکسچینج ایکسچینج نہیں نے پھر آئسنگ اس کی ہٹا دی دوسری آئسنگ بنا دی اس کے اوپر تو پھر میں وہاں سے واپس نکلی اور میں نے وہاں پہ دیکھا ا کو اسکوٹی پہ اور اس کو وہی کلر کا سوٹ پہن کے تھا جو کل سنیپ پہ تھا پھر مجھے کلیئر ہوا ہاں یہ تو پھر کرتی ہے اسی میں
کتنی خطرناک آبزرور ہے تو م ہاں اپنی کیا کرمی س
سب صحیح ہو جائے گا کاف
تو اونچ مت مجھے اتنا مٹ ہو اونچ مت ب کسی
میں جاری ہ سیٹرڈے وہاںاں
گار
ہاں
ٹھیک ہےی
ہاں میں نے بول
اچھا اچھا میرے اب اس کا کیا ہوا ہ
کس کا
مط آئیم شٹو رکھی آکھی
ذرا کیا شیٹر کیایا کرتیو
آ خود کوئی دیکھ لے اننتظار کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی گیت تو گو آف می ایزی ہاں کو پے یک ہے بلا گو آف می ایزلی
کر کیا سکتی ہو
بتائی کون سے کام بولا اسے جب میرا نکاؤں گا تو میں بلاؤں گی
جپ
میرا نکاح ہوگا تو مجھے بلائی تو وہ مجھے بلائے گی
سچی میں
ہاں
ہاں یہ تو کالا دباات ہے
چلا اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے
ہاں
اور کیا کیا کر
اپ کیا کرو گی
تو کتنی تو کتنی گندے طریقے سے بات کر رہی ہے
یار سمجھنا بھی ہوتا ہے نا
مجھے نہیں کرنی بات
نہیں نہیں کرنی تو ہے
میرے کو
میر کو ڈسٹربنسز ہے ابھی ا ہ
اچب
تو میں پتہ ہے میں نے آ بٹر چکن کایا
ا ج ہوں
میں نے آدوز کا بٹر چکن کھایا
چ اچھا صرف تم لوگ بٹر چکن کھاؤ اور کیا کرنا ہے کو
ا ایکک بڑری زندگی مں احدزك چکن پیٹی ہمي ٹرائی کررنی ہے تو میں پتا ہے مجھے کتنے لگ کو نے ریکمنڈ کیا وہ سری نگر کا نمبر ون ریسٹورینٹ مانا جاتا ہے آدوز نا
بل کتنی ہےئی
نائنٹین ہنڈرین ٹوئٹی کن نائنٹین ہنڈرینڈ ففٹی ٹی میں
او ہ وہی بولنا تو
ایک ریکمنڈ کرتے مطلب پٹی کم سے کم کم سے کم چار سو کی تین سو کی پانچ سو کی ہے
تو
اور اس کی پیٹی باری کھاؤ
ٹھیک ہے جی
ہاں
ب ٹھیک ہے
ہم کریں گے ایک باری ٹرائی
ا تمہاری ای ایم آئی انیس سو کرتی ہے تمہیں پت ہے
ہ تو کیا ہوا جس دن نہیں نک لے اس دن تم بھر د ہیںا
ب نہیں پتہ ہے مطلب ا کن لیٹر ہ گنچی مناؤ
وہ تو صحیح بات ہے لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں
ا
میں کیا کریوں نہیں میں کروں جس جس دن میرے کو نہیں نکلے گا ای ایم آئی تم بھر دو گی نا میرا
ہاں کیوں نہیں
تو پہلی باری میںھ کیوں نہیں بتایا ہاں کیوں نہی
کچھ سمجھ نہیں ایا تمہارا کہہ رہی ہو
سون مہش کہ
مے
اناز مشق
تمہیں لگتا ہے میں اتنا ہی گزری ہوں اتنی گئی گزری ہو ہوں
لوگ لوگ ہیں گئے گزرے
تمہیں پتہ ہے کہتے ہیں نا دنیا میں ایک ہی انسان کے ساتھ شکل ملتی ہے نا مجھے کس کے پاس رمزہ کے پاس یار ڈٹو اسس برپر بے ہندو برابر ویس اے ٹو زی پس خالی میں بول گئی کیا دیکھناا دانتو کے بیچ میں نا اس کو گیپ بس وہ میں بھول گئی دیکھنا
ارسلہ
م ک
ہلو
ڑکک ہاں ہاں کیا بولو کوئی
جائیں گے آئس کریم کھان میں
اگل پیپر کٹاائ
نہیں اس سے پہلے نہیں ہوگا
پہلے سکھیں گے دیکھیں گے دیکھی نہیں ہے
ا م پ نہیں کیوں رکھو گی ابھی
ہاں
ہاں ثآجچ ر کو
ا یوٹیوب پہ دیکھ
تمہارا ہارٹ رینجنگ کا قصہ میں بعد میں بھی سن سکتی ہوں میری بہن نا
چچ ب ہاں ہاں ج
ٹھیک ہے رکھو پھر
ٹھیک ہے ٹھیک